وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک
بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ہے اچھے سے گھر میں سب ٹھیک الحمد للہ سب ٹھیک ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ بتائیے جی وہ ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے الحمد للہ میرا گ ہاں وہ سکول گیا آج ان کا آخری دن تھا تو اس وجہ سے ان کو بھیجنا پڑا
ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے چائے وائے پ
نہیں آج میں نے کچھ نہیں لیا میرا گلا تھوڑا خراب تھا میں نے پانی پیا صبح تو اس وجہ سے میرا گلا خراب ہو گیا پت نہیں شاید پانی میں کچھ آلودگی تھی
ہاں یہ تو ہے پانی میں آلودگی ہوگی اچھا بچوں بچوں یہ چائے وائے پی
ہاں انہوں نے تو چائے وغیرہ بھی وہ تو صبح اسکول کے لیے نکل بھی گئے
اچا ٹھیک چلو وہ سکولکول گیئےے توتچھی بات رہ ہے
ہاں چھوٹا والا ابھی سو رہا ہے
اچھا چھوٹا والا بیٹا سو رہا ہے بڑا والا اسکول گیا وہ کتنے بجے تک اسکول سے واپس آئے گا
ا وہ ساڑھے تین آتے ہیں وہاں سے
اچھا ساڑھے تین وہ تو بچارا تھک گیا ہوگا پھر اس کے بعد ٹیوشن ویوشن جاتا ہے کہ نہ گھر میں ہی پڑ ٹھیک ٹھیک اچھا وہ تو اچھی بات ہے کس میں آتا ہے وہ اسکول سے گھر چلتے چلتے کن گاڑی واڑی میں کچھ
ہم نے اس کے لیے الگ سے گاڑی کا اہتمام کیا ہوا ہے
وہی تو غلط بات ہے کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ م آلودگی کتنی ہے ماحول میں بہتر تھا کہ کہ بچے کو سائیکل ہی دیتے تو وہ سائیکل پہ ہی آتا
وہ ابھی کافی چھوٹا ہے تو اتنی دور وہ اپنی سائیکل لے کے نہیں جا سکتے سائیکل تو ہے اس کو گھر میں کھیلنے وغیرہ کے لیے لیکن ابھی فی الحال وہ اسکول سائیکل پہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا اسکول کم از کم چار پانچ کلو میٹر گھر سے دور ہے تو اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے نہیں بھیج سکتے ہیں
د جب وہ اچھی اچھا ہو تو سائیکل دے اور سائیکل پہ اور سائیکل پہ ہی جائے اسکول اور کم از کم کم ہو جائے کیونکہ ماحول میں اتنی آلودگوی ہوئی ہے ایئر پولوشن ہوتا ہے ہوا کا ہوا میں آلودگی ہوتی ہے گاڑیوں سے کار ن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے اتنے اتنے گیسز نکلتے ہیں اوپر سے فیول بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے
اب تو گاڑیوں کا استعمال دن بہدن کم ہی ہوگا کیونکہ کیونکہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ تو دن ب دن بڑھتی ہی جا رہی ہاں تو وہ تو آسمان چھونے لگی ہے اب خود بخود لوگ گاڑیوں کا استعمال جو ہے وہ
کرتے ہیں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹری والی گاڑیاں استعمال کرے سکوٹییز بھی بیٹری والی استعمال کرے تاکہ پولوشن بھی نہ ہو ماحول آلود بھی نہ ہو اور جو یہ جو قدرتی یہ ہے خزانے ان پر بھی اثر نہ پڑے کیونکہ دیکھیے پٹرول بھی وہ تو زمین سے ہی نکلتا ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اوپر سے جتنی پولوشن ہو رہا ہے پولوشن ہو رہا ہے اس سے ماحول بھی خراب ہو رہا ہے بچوں کی صحتوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور تو اور اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے
مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں تھوا سا یہ نا اقدام اھانے چایے ا کے خلاف یہ جو انہوں نے انہوں نے بینک سے جو لون ملتا ہے اور اس پہ آسان قسطوں پہ آپ گاڑی لے سکتے ہیں اس وجہ سے جو گاڑیوں کی جو نمبر ہے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں زیادہ گاڑیاں بڑھ گئی ہیں تو پولوشن بھی تو خود بخود ہی بڑھے گا اس کے اس کے لیے تھوڑا بہت اقدام گورنمنٹ کو اٹھانے جاہ اگر لون پہ تھوڑا سا
اس پہ کچھ روک ٹوک لگانی ہے اس کے برعکس اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ فیکٹریز جو جو بڑی بڑی فیکٹریز ہے ان سے کتنے ہارم فل گیسز نکلتے م مضر گیس نکلتے ہیں جس سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے اوپر سے پانی بھی
اگر وہ فیکٹریاں تھوڑا اس کا کچھ اہتمام کرتی کہ جو فیکٹری سے نکل والی گیس جو ہے وہ تھوڑا بہت اس روک تھام لگاںے ہاں اس پہ روک تھام تھوڑی لگے تو ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ
کم ہو جا سکتی ہے ہاں جی جی وہ تو بالکل ہے سرکار کو سرکار کو اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ جو یہ فیکٹریز ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جائے کہ یہ بڑے بڑے کیمیکلس ناز ہوا میں ایسی ایسے ہی کیمیکلس پانی میں نہ چھوڑے کہ جس سے پانی کی جاندار مخلوقات وہ مر جائے کیونکہ بہت سارے ایسے ایسے پانی میں مخلوق ایسے ہے کیڑے ہے مچھلیاں ہے اور بھی جاندور حیوانات ہے پانی کے اندر جو مرتے ہیں ان کیمیکلس کی وجہ سے جن سے پانی بھی خراب ہوتا ہے انسان اگر وہ پانی پیتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اور بھی اگر کوئی زمینی اگر اگر کوئی زمینی جانور بھی پانی پینے جاتا ہے نا ان دریاؤں یا نالوں کے نزدیک وہ بھی اس سے بیمار ہوتا ہے ان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے وہ بھی مر جاتے ہیں یا تو بیمار ہو جاتے
جی بالکل آپ سے فرما رہے کوئی نہ کوئی ایک دام تو بڑے پیمانے پہ لیا جانا چاہیے اور یہ تو آپ کے یہ آپ کیا یہ حقوق ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اس چیز کے لیئے اطلاد
کرے آگاہ کرے گورنمنٹ کو آگاہ کرے اس چیز کے لیے گور اور اورورتوں اور اور تو اس ان چیزوں پر ہمیں خود ایک یہ ہونے کے نتی دیش نتی ہونے کے لہذ سے ہمیں ان چیزوں پر آواز بھی اٹھانی ہے اور تو زیادہ سے زیادہ ریلیاں بھی کرنی ہے یعنی جلوس سے بھی نکالنے ہیں اور تو اور اویرنیس بھی دینی ہے لوگوں کو اطلاع کرنی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اسے ہماری ماحول پر اثر پڑ رہا ہے اس سے ہماری
اگر دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے تو غلطی سارے لوگوں کی ہی ہے
ہاں غلط تو لوگوں کی ہے
گندگی جو ڈالتے ہیں وہ بھی ہم ہی ہیں گندگی ڈالنے والے کون ہیں اگر ہم اپنے گھر سے اپنے گھر سے شروعات کرے اپنے گھر سے شروعات کرے اس گند کو روکنے کے لیے تو دھیرے دھیرے ماحول میں جو ہے آلودگی خود بخود کم ہو جائے گی بڑے پیمانے پہ تو سرک کار کوئی ایک دم ہاں بالکل وہ اس پہ روک تھام لگانی چاہیے
تک بھی گلط نہیں ہے وہ تو زمین میں ایسے ہی رہتے ہیں دیکھیے آ اب گھر ہمیں گھر میں سے جو جو
کہ اگر اگر گورنمنٹ اس پہ کوئی روک تھام لگائے گی نا اس فیکٹری پہ ہی ہاں جب سرکار اس پہ کوئی روک تھام لگائے گی جب پلاسٹک کے تھیلے بنیں گے ہی نہیں تو لوگ استعمال کیا کریں گے استعمال تو تب تک ہوتا رہے گا جب ب تک آپ کے پاس اس کی جو ہے سپلائی آتی رہے گی
ہاں خرید و فروخت جب تک ہوتی ہے تب تک تو روک تھام نہیں رہے گی لگتا ہی ہے ہاں سرکار کو بھی چاہیے کہ جو جو یہ فیکٹری یہ مضر گیس مضر گیس بناتی ہے یا
پہ کوئی اس کے لیے اقدام اٹھے تو مجھے لگتا ہے ہماری سرک کر کو پہلے سب سے پہلے اس چیز پہ اقدام اٹھانا چاہیے جو یہ فیکٹریز ہے پلاسٹک کےٹھائیل یا پلاسٹک کی بوٹلس بنا گیا ہیں ہاں ان پہ روک تھم لگے تاکہ جب پلاسٹک کی بوٹل ہی نہیں بنے گی تو آپ اس کا استعمال کیسے کر کریں گے اور جب ہے نا تب آپ کے گھر میں آئے گا نہیں جب آپ کے گھر میں چیز آئیں گی ہی نہیں تو آپ پھینکیں گی ہی نہیں کچھ باہر
جی جی اور اس تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ کہ آج تو ایسے ایسے بیگس بنتے ہیں جو زمین میں کچھ ہی مہینوں میں ہی گل ہے جو پینڈری جوٹ کی جٹ کا جوٹ کا کاٹن کا ع ہاں روئی کا استعمال کرنا ہے جوھوٹ کا استعمال کرنا ایسے ایسے جو جو ھیلی جو جو بیگ جلدی زمین میں گل جائے ان کا استعمال کرنا ہے یا تو یا تو ایسا کم اٹھانا ہے کہ وہ فیکٹریز خود ہی بند ہو جائے گی پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انیں کو زیادہ پریفر کریں ہم انیں میں زیادہ اپنا سامان لائے ہم انیں میں انہیں میں زیادہ پیسے خرچ کر کر وہی خریدے خرچ کرے جی اور تو ایسے ایے بھی بوٹلس ایسے بھی بوٹلس نہ ل جن سے جو زمین میں کچھ سالوں تک غلطی بھی نہیں ہے ہمیں تو ایسے بھی ایسے بھی بوٹلس گورنمنٹ ایسے بھی بوٹلس فیکٹریز بناتی ہے کہ جو پیپر کی ہوتی ہے کاغذ کی ہوتی ہے وہ بھی تو زمین میں غلتی ہے پیپر کے پیالے بھی آتے ہیں آپ کپس بھی آتے ہیں گلاس بھی آتے ہیں پیپر کی وہ بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ زمین میں جلدی گلے اور زمین کی زمین کی جو مخلوق ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے اور زمین کی زرخیزی اس پر بھی اثر نہ پڑ جائے کیونکہ زمین کی زرخیزی جب ہوگی تو اسی سے ماحول بھی اچھا رہے گا اسی سے ہاں اگر زمین بنجر ہو گئی نا اگر زمین بنجر ہو گئی ہاں جی یہ یہ بھی ہے کہ اگر زمین بنجر ہو گئی نا تو پھر نہ پیڑ پودے اگے گے نہ پھر آکسیجن ہمیں ملے گا نہ کچھ ملے گا
اسی لیے میں نے کہا نا کہ شروعات ہمیں اپنے گھر سے ہی کرنی پڑے گی جب تک ہم خود میں شعور پیدا نہیں کریں گے تب کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ خود میں اپنا شعور پیدا کر کرے وہ خود ہاں بالکل اس اس میں جب تک اپنا شعور پیدا نہیں ہوگا اس کا یہ جو زمین ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں آئے گا اجاگر ہوگا کہ آپ
ہاں ہاں وہ تو ہے اگر انسان یہ اگر زمین کی زرخیزی کم ہو جائے گی نا تو نہ پیڑ پودے اگیں گی نہ کچھ اگے گا جو آسمانی پرندے ہیں ان کو پر بھی اثر پڑے گا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر غور و فکر اور ان شاء اللہ آنے والے والے آنے والے دنوں میں اس پر ر روک تھام بھی اگا ہے اور اس سے ترکیب برمی لئے چلے اپ ہمیں اجازت دیجیے ان شاء اللہ اور کسی دن بات کریں گی اسی موضوع پر